السلام علیکم
وعلیکم السلام جی سب کہ رہے تھ
جی ہاں سب الحمد للہ سب کھی ر سے ہیں
ہاں جی جی میں بھی ٹھیک ہوں میں بھی شکرہ الحمد اللہ اور گھر میں کیا چل رہا ہے
گھر میں کچھ نہیں ایسے ہی میں بیٹھا تھا پڑھائی کر رہا تھا پھر پڑھائی کرتے کرتے باہر نکل آیا تھا تو سوچا کہ آپ کو کال کر لوں
ہوں میں آپ کا کال کا ویٹ کر رہی تھی پر شاید مجھے لگا شاید آپ ہیی تھے سل اب اسٹڈی کر رہے تھ اس لیے اب بھی سیتے ہیں نا
ہاں شاید میں نے مطلب میرے فون اکثر سائلنٹ پہ رہتا ہے نا تو اسی لیے ہو سکتا میں دیکھا نہ ہ تو میں نے جب دیکھا تو میں سوچا آپ کو کال کر لوں
ہوں تو کیا آپ اسکول میں یا کالج میں
میں کالج میں آ گیا
اچھا کون سی گر میں ہیں آپ
میں تھرڈ ایئر
او کون سا سبجیکٹ لیا ہے آپ نے
میں نے لیا ہے بی ایس سی ان سائیکولوجی
او اچھا صحیح ہے اس کو پڑھنے میں بہت اچھا لگتا ہوگا نا آپ کو آ کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے کیا
ہاں میرا فیورورٹ سبجیکٹ ہاں فیوریٹ سبجیکٹ ہی تھا تبھی میں نے لیا تھا اس کو
ہوں صحیح اور اس کے ایگزام یہ سب کب ہے
اس کے ایگزام ابھی تو ہونے میں وقت ہے تھوڑا دو مہینے بعد ہے اگزام
اچھا
تو اس کے لیے اب کیا ٹیوشن یہ سب بھی کرتے ہیں یا تو پھر ایسے سے کالج میں ہی جا کر کے آپ کی پڑھائی ہو جاتی ہے
آ کالج جا کے ہو جاتی ہے تھوڑی بار کالج تو ڈیلی کوئی نہیں جاتا بٹ مطلب میں سیلف اسٹڈی کر لیتا ہوں اس کے بارے میں
اچھا تو آپ ٹیوشن یا کوچنگ کچھ نہیں کرتے ہیں
نہیں نہیں کرتا ٹیوشن کوچنگ
اچھا پر ویسے کیا ہے نا کہ جیسے نا مطلب آج کل کالج میں آج کل کیا مطلب شروع سے کالج میں اتنی اچھی پڑھائی نہیں ہوتی مطلب ٹیچرس بھی تھوڑے مطلب ویسے پڑھاتے جیسے مطلب اسکول میں جیسے پڑھائی ہوتا ہے ویسا کچھ نہیں ہوتا ہے کالج میں تھوڑا بہت ڈیفیکلٹ لگتا ہے ایگزام ٹائم کی آ رہی ہے کیا کچھ تو پڑھا ہی نہیں یا تو کوچنگ کرو یا تو پھر ہے نا مطلب سیلف اسٹڈی کرو تبھی کچھ ہو سکتا ہے کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے
ہاں میرے ساتھ ہوتا ہے جیسے کہ جو جو چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی وہ میں سرچ کر کے دیکھ لیتا ہوں یوٹیوب میں آج کل تو کئی سارے لیکچر ہیں یوٹیوب میں پڑھے تو میں سرچ کر کے دیکھ لیتا ہوں اس میں بھی بہت اچھا ا ٹیچر سمجھاتے ہیں
تو کیا ہے جب میں جب میں میں جب پڑھ رہی تھی نا تو اس ٹائم ایسا کچھ نہیں تھا کہ مطلب یوٹیوب اس ٹائم کیا ہے نا انٹرنیٹ بھی ایسے انلمیٹیڈ نہیں ملتا تھا جیسے ریچارج ریچارج کرنے پہ جیسے دس روپ رپ کا ریسارج کرتے تھے
ہوں ہ اچھا ہاں وہ آتا تھا ایئرٹیل کا وہ آتا تھا چھوٹا سا واؤچر ٹائپ کا آتا تھا کیا کہتے تھ دس روپئے کا لے ہاں ہاں اس میں صرف کالنگ آتا تھا وہ بھی مطلب پیسے کٹتے تھے بات کرنے میں
ہاں وہی کبھی کبھی مطلب زیادہ دیر بات ہو جاتی تھی جیس جس حساب سے ابھی ہم لوگ اترے
ایک منٹ میں ایک منٹ میں زیادہ پیسے کٹتے تھے یہاں تک مجھے یاد ہے
ہاں وہ ہاں وہ ایک منٹ سے ایک سیکنڈ بھی زیادہ ہو جاتا تھا پورے پیسے چلے گئے مطلب وہ نیکسٹ وہ پیسہ چلا جاتا ہے نا جیس ایک روپئے کٹنا ہے تو پھر
ایک منٹ کے اوپر پیسے کٹتے تھے شاید ہے نا
ہ نہیں نہیں جیسے ایک منٹ کا ایک روپئے اگر اس نے رکھ مطلب کہ ایک منٹ کرنے پہ ایک روپئے ک ے گا تو ایک منٹ اور ایک سیکنڈ ہو گیا آپ کا دو روپئے کٹ جائے گا تو ایسے نا آپ پہلے م مطلب کہ امی اب ابول امی کو دیکھتے تھے کہ وہ تو گاڑی دیکھ کر کے کال کرتی تھی کہ ایک سیکنڈ ویو پر نہیں جانا چاہیے اگر چلا گیا ایک سیکنڈ اوپر تو سوچتے چلو اب ایک منٹ پورا ہی کر لیتے ہیں نہیں تو پیسے بھی ویسٹ چلے جائیں گے نا اور اب تو اور اب تو کیا ہے ان لمیٹیڈ مل رہا ہے کالنگ پورا انلمیٹیڈ سب کچھ فری انٹرنیٹ انلمیٹیڈ یوٹیوب پہ سب چیز دیکھنا یہ کرنا وہ
وہی بات ہے نا پہلے پہلے کیا نام ہے ٹائم کم ملتا تھا بات کرنے کا تو کتنی ساری بات بتانے کو رہتی تھی اب انلمٹیڈ سب چیز ہو گیا تو اب بات کرنے کا بھی من نہیں کرتا اب تو انسان مہینے مہینے تک کال نہیں کرتا
ہوں سحی بات ہے
ہوں
آج کل تو ایسے ایسے کام آنے لگے کہ کال پہ بات کرو تو اس کے پیسے
ہ ہاں وہ اے آئی کو ٹرین کرنے کے لیے کرتے ہیں
ہ اور پھر کیا نام ہے اس کا مجھے بھی ایحح لگتا ہے آج کل یہ بہت اور پھر ایک وہ بھی بہت چل گیا ہے مطلب کہ وہ کیا ہیڈ مانٹ لگا کر کے کام کرنا یہ سب بھی مطلب بہت چلا ہوا ہے آج کل
اچھا میں نے تو پہلی بار سنا ہیڈ ماؤنٹ کیا ہوتا ہے
ہیڈ ماؤنٹ جیسے مطلب کہ سر پہ ہے نا ایک مطلب کیمرا مطلب کیمرا نہیں ا موبائل فٹ کرنے کے لیے کچھ وہاں پہ ڈیوائس لگانا پڑتا ہے
ہاں
ڈیوائس نہیں مطلب کیا کہ سکتے ہیں ایک ہیللمٹ جیسا کچھ رہتا
اس کے بارے میں میں نے نیوز پیپر میں پڑھا تھا یہ آج کل خوب چرائی ہے چیزیں جو بھی اسکل ورکر رہتے ہیں تو وہ سر پہ لگا لیتے ہیں موبائل اور ویڈیو بناتے جو بھی کام کرتے ہیں
ہاں ہؤس ملب ہاں اس آج کل بہت ملتے ہیں تو وہی ہے کہ مطلب اس کو لگا کر کے اور جو بھی آپ گھر کے شاپنگ کر رہے ہو یا تو آپ برتن دھو رہے ہو جھاڑو پوچھا برتن سے کپڑے سریاانہ کچھ بھی گھر کی صاف صف بھائی اس کو کرو مطلب کہ اس کو لگا کر کے پھر ان کو بھیجو تو وہ آپ کا جو ویڈیو اپرو ہوگا اس کے حساب سے وہ پیسے دے دیتے ہیں آپ کو
ہوں ہوں
تو یہ یہی سب ہے اور کیا
وہی بات کرنا
ہوں
مطلب بائی دماغ لگانا پڑتا ہے ہر کہیں سے مطلب کوئی نہ کوئی سورس آف انکم بنی جاتا ہے یہ سب ملب مجھے ایسا لگتا ہے کیوں کر رہے ہیں کہ ایسے ہیڈ ماؤنٹ لگوا کے کی کیا ضرورت ہوتی ہے ہوگی ویڈیو کی وہ جیسا لگ ہوگا کہ یہ لو اے آئی کو ٹرین کر رہے کہ ایسے ایسے کر کے یہ کام ہوتا ہے مشین کو ٹرین کر رہےسے انسان کام کر تو اسی طریقے سے کام کرو اسی طریقے سے ہاتھوں کا موومنٹ ہونا چاہیے اس کا روبوٹ بنا رہے ہوں گے
ہاں ہاں مجھے ا مجھے یہی لگ رہا ہے کہ شاید وہ روبوٹ بنا رہے اور روبوٹ کو ٹرین کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے ہ جس سے وہ کیسے مطلب کام گھر کے کر سکے صاف صفائی جھاڑو برتن پوچھا کھانا بنانا سب کچھ کر سکے وہ
وہی تو وہی تو آج کل وقت کہاں سے کہاں پہنچ گیا مطلب کہاں ہم لوگ ٹی وی وغیرہ پکچر وغیرہ میں دیکھتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو ہوئے گا لیکن اب تو دیکھ رہے کہ یہ سب پچلی میں بھی ہونے لگا اس لیے اس میں یہ سب پاسیبل ہو گیا ہے
تو ابھی ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے نا کہ ہم لوگ جب میں پڑھ رہی تھی تو اس ٹائم انٹرنیٹ نہیں تھا تو مطلب مطلب کہاں یوٹیوب سے دیکھنا ہو پاتا تھا موبائل اور اب دیکھیے اتنا انٹرنیٹ کا یہ ہو گیا کہ مطلب کہیں بھی کوئی رہ رہا تو اس سے تورنت ایک منٹ میں بات ہو جاتا ہے مطلب اب لگتا ہی نہیں کہ کوئی دور ہے سب ایسا لگتا ہے پاس ہے رشتےدار پریوار ایک منٹ میں ویڈیو کال کر لیے
ورنہ پہلے کتنے دن تک مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہاں کیا ہوا کیسے ہوا دور کے رشتے داروں کو پتا بھی نہیں چل پاتا تھا کہ کوئی گمی ہو گئی کیا ہو گیا
ہوں پہلے تو وہ چٹٹیھیوں کے جیسے یہ ہوتا تھا نا جب مطلب ہوں
پتا چلتا ہوگا جب تک سب کچھ ہو چکا رہتا ہوگا
ہو تو وہ چٹھی بھی ویسیے ہی جاتے تھے نا جیسے کوئی جا رہا ہے تو اس کے ہاتھ سے ادھر پہنچانا تب وہ جب تک پہنچے گا نہیں تب تک تھوڑی نا اس کو پتہ چلے گا پھر جب تک اس کو پتا چلتا وہ اس کے آتے آتے تک سب کچھ ہو چکا رہتا تھا
ہاں یہ ایک چ ٹھی ہاتھ کے مطلب کسی کے تھرو پہنچانا یہ بھی ہوتا تھا پھر ڈاکیا کے تھرو بھی پہنچاتے تھے نا
ہوں
پوسٹ آفس میں ڈالتے تھے ہاں تو پھر وہاں سے وہاں جاتا تھا تو اس میں زیادہ وقت لگتا تھا جہاں تک مجھے لگتا ہے کیونکہ ڈائریکٹ نہیں آتا تھا نا گھوم پھر کے آتا ہے
ہوں اب تو جیسے کیا ہے ایک ایک سیکنڈ کا سب کچھ پتا چل رہا اب یہاں ہے اس ٹرین پہ چڑھ رہے آٹو بیٹھ رہے ہے یہاں ہو رہا ہے
ہو ہو ہو ویڈیو کال ہوتے ویڈیو کال تک ہو جاتا ہے تورنت کہیں سے کہیں بھی کدھر بھی جاؤ ویڈیو کال تورنت کر لو کچھ اچھا دکھ رہا ہے جیسے کچھ کپڑے لینے جاؤ آج کل پیسے بھی نہ ہو تب بھی کپڑے لینے جا سکتے ہو اور بس انٹرنیٹ ہونا چاہیے موبائل ہونا چاہیے خرید سکتے کیونکہ پھر اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تو آپ کسی کو بھی اپنی امی ابو کو کال کرو اور پھر جو کیو آر ہے اسکین کر کے بھیج دو تو پیمنٹ کر دیتے ہیں مطلب کتنا اچھا وہ ہو گیا اتنا پہلے پیسے لے کے گھومنا پڑتا تھا
ہوں بہت کچھ مطلب اچھا بھی ہے برا بھی ہے جیسے ابھی دیکھو مطلب کہ کچھ بھی ہم لوگ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے انسٹاگرام پہ کرالنگ کرتے رہتے کب ایک گھنٹہ دو گھنٹہ گزر جاتا ہے پت ہی نہیں چلتا ہے
ہوں
اور یہی اگر انٹرنیٹ کا لمٹ رہتا ہے یا کچھ رہتا تو ہم لوگ اتنا نہیں کرتے نہیں کر پاتے
وہی تو پہلے ہم لوگ کیا نام ہے تھوڑا بہت انٹرنیٹ ملتا تھا دس ایم بی یا بیس ایم بی کتنا ملتا تھا سو ایم بی ملتا تھا تو ہم لوگ بس ایک امیج ڈاؤن لوڈ کرتے تھے پھر بند کر دیتے تھے انٹرنیٹ
ہوں
ہوں
وہی ہے وہ بہت سبھی دھا مل گیا ہے تو کئی لوگ اس کا کیا ہے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں
فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے اور
ہوں یہ بات تو ہے جیسے ابھی ہ ہاں صحیح ہے تو مطلب ہر چیز کا ہے اپنا فائدہ نا نقصان مطلب کسی کو بھی نہیں کہ سکتے ہیں کہ پڑھائی میں بھی کئی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کئی لوگ اس کا نقصان کرتے ہیں غلط یوز کرتے ہیں تو وہی ہے
اب مطلب اچھے سے یوز کر لیا تو سونا خراب سےی یوز کیا تو مٹی
ہوں
وہی ہے نا چلیے ٹھیک ہے پھر رکھتے ہیں اللہ حافظ
اللہ حافظ